ہیلو السلام علیکم
وعلیکم السلام
ہ جی سب کی رت
جی سب کریج سے ہے آپ کیسے
جی میں بھی ٹھیک ہوں
ھممم
اور کیا ہو رہا ہے کیا چل رہا ہے
کچنی سامک کو ناشتا چل آ تھا
اچھا کیا ناشتہ شام کا چاہیے سب
چائے سموسہ سموسہ آج لے کے آیا تھا میں آج کل سموسے چھوٹے بھی ہو گئے مہنگے بھی ہو گئے سموسہ ہاں سموسہ لے کے آیا تھا کھووا کا جلیبی لے کے آیا تھا اور نمکین لے کے آیا تھا سموسہ آج کل مہنگے بھی ہو گئے چھوٹے بہت ہو رہے ہے سائز میں بھی
ہوں ہاں سب جگہ کا وہی یہ ہے
ہ اور ٹیسٹ بھی کم ہوتا ہے ارا
ہ کتنے روپئے پیس دیتا ہے وہاں سموسہ
یہاں تو بیس روپے پیس ملتے ہے وہ بھی چھوٹے چھوٹے والے
بیس روپے پیس بہت مہنگا ہے یہاں تو دس روپے دیتا ہے
او یہاں بھی ملتا ہے دس والا لیکن دس والا پسند نہیں آتا
ا
جی
صحیح ہے اور چائے آپ پیتے ہیں
ہاں مطلب پی لیتا ہوں
ا میں تو مجھے تو بہت پسند ہے چائے
وہ روز پیتے ہیں کیا
ہاں روز بھی اور مطلب صبح ناشتہ کے بعد بھی پیتی ہوں اور مطلب دو مطلب یہ شام میں بھی پیتی ہوں مجھے مطلب بہت پسند ہے چائے مطلب ایک ہوتا ہے نا چائے لور تو چائے پسند کر وہی وہی میرا مطلب میں تھوڑا بہت نہیں پیتی ہوں اکٹھے مطلب ایک کافی مگ رہتا ہے نا اس میں آدھا کپ آدھا کپ پی لیتی ہوں اور بنا کچھ کے بھی مطلب ایسی
چاہے تو میں مطلب ایسے کبھی کھار پیتا ہوں ٹائم پاس کے لیے ورنہ میرا ایسے کچھ انٹرسٹ نہیں چائے پینے میں بھی کیا ہے چائے زیادہ بھی نہیں پینا چاہیے نا
ھمم وہ تو پت ہے لیکن کہاں کوئی سنتا ہے جس کو پسند آ جاتا ہے پھر وہ اس کو تھوڑی نا فرق پڑتا ہے کہ اس میں نقصان ہے کہ فائدہ
تو وہ پینا چاہیے کیا نام ہے بنا شوگر والی اور دودھ والی جو بلیک ٹی آتی تو ہوتا ہے نا وہ پینا چاہی زیادہ نیمبو ڈال کے جو پیتے ہیں نا
ہاں وہ تو مجھے اچھا لگتا ہے پر وہی ہے کہ چائے اس دودھ والے چائے کا مقابلہ کچھ کوئی نہیں کر سکتا
یہ بات بھی ہے پتتا نہیں کس نے آوش کر کیا ہوگاسی چائے کا
ہاں مجھے بھی بہت عجیب لگتا ہے مطلب کبھی کبھی سوچو تو لگتا ہے یہ کیا سوکھی پتیاں ڈالتے اس میں کلر چینج ہو جاتا ہے
وہی بات ہے نا اور کسی کے گھر جاؤ یا کہیں سے گزرو کسی کے یہاں بھی مطلب ہلکا سا دوست وست کے یہاں بھی جاؤ جو نئے نئے دوست بنے پانی کے بعد ب سب سے پہلے چائے کے بارے میں پوچھیں گے
ہوں ہاں سی ہے نش سس دےنا مطلب اگر نہیں دے رہے نرش
چاہے تو بالکل وہ ہو گیا انواریہ روپ سے مطلب دنے ہی پوچھنا ہی وہ بن گیا
ہوں وہی ہے جیسے جیسے میرے ابو بھی جیسے گھر آتے ہیں جتنے ٹائم بھی گھر آئیں گے اتنے ٹائم ان کو چائے دو مطلب میرا ابو کیسا ہے چائے اتنا پسند ہے ان کو چائے
او ہو اتنا زیادہ بھی نہیں پینا چاہیے چائے جہاں تک میں نے سنا ہے
ہاں اور تو وہ اپنے دوستوں کے یہاں بھی جاتے ہیں تو چائے پی کے ہی آتے ہیں مطلب مجھے لگتا ہے میرا ابو جو ہے وہ مطلب دس پندرہ بار پی لیتے ہوں گے ایک دن میں چاہے
باپ رے یہ تو بہت زیادہ ہو گیا اتنا زیادہ پینا صحت کے لیے اچھا تھوڑی نہا ہوتا ہوگا
ہاں لیکن جس کو پسند آ جاتا ہے وہ کہاں سنتے ہیں کہ مطلب یہ اچھا ہوتا ہے کہ برا ہوتا ش شاید شاید وہی عادت ہم لوگ میں بھی آ گیا ہم بہنوں میں بھی وہ تم نے بھی بہت چائے پیتے ہیں
او میں مجھے تو مطلب اگر چائنا بنے گا گھر پہ تب بھی چل جائے گا میں صبح سے شام تک ایسے ہی رہ جاؤں گا
ہوں
لیکن چائے بن جاتا ہے تو سب لوگ پیتے ہیں تو میں سوچتا ہوں کہ میں اکیلا پ کی بیٹھوں میں بھی پی ہی لیتا ہوں
چائے میں سب کچھ ٹھیک ہے جیسے دودھ میں چینی ڈالو تو وہ تو دودھ اور چینی وہ تو مطلب اچھا ہو گیا لیکن وہ سوکھی پ پ ڈالنے کے بعد اس کا ٹیسٹ ہی بدل جاتا ہے کیا مزہ مزے دار لگتا ہے میں تو اس میں الائچی ادرک سب ڈال دیتی ہوں تو وہ تو اور ٹیسٹی ہو جاتا ہے
او ہوو
تو آپ کیسی چائے بناتے ہیں آپ کو چائے بنانا آتا ہے
میں میرے کو آتا تو ہے بناتے لیکن اچھی نہیں بنتی ہوئی مطلب بن جاتی ہے مجھے تو اچھی لگتی ہے لیکن دوسروں کو اچھی نہیں لگتی جو مطلب چائے لبور رہتے نا ان کو سھ بولتے اچھی نہیں بنی جبکہ مجھے تو بہت عمدہ لگتی ہے اپنے ہاتھوں کی چائے
نہیں نہیں تو ویسے بھی کچھ بھی بنا بناتے ہیں تو مطلب کہ جو دوسرا یہ د ہوتا ہے وہی صحیح ہوتا ہے کیونکہ خود کی چیز کو کوئک کہاں خراب کہے گا
یہ بات بھی ہے اور چیزیں اپن لوگ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بناتے ہیں نا کسی اور کے ٹیسٹ کے حساتھ سے تھوئی نہ بناتے جیسے ہم لوگ کو شکر زیادہ پسند ہے تو شر زیادہ ڈال دیں گے ہے نا چائے میٹھا زیادہ پس میٹھا زیادہ ڈال دیں گے اور وہی کسی اور کو دے دو جن کو پھیکا پسند ہے چائےے یا تو جن کو شوگر کی پروابلم ہے تو وہ بولیں گے کہ ان کو اچھا نہیں لگ رہا میٹھا چائے مطلب چائے بہت میٹھا ہے نہیں پیا جا رہا
تو وہی ہے جیسے مطلب میں نے دیکھا کئی جگہ اتنی پی چائے کہ مجھے تو پسند ہی ہے مطلب مجھے اتنا پسند ہے چائے پھر بھی میں اس کو پھینک دیتی ہوں اگنور کرتی ہوں کیونکہ اتنا فیکا بھی
مہمان نوازی میں کہیں اپنی دوست کے یہاں ہے نا تو وہاں بس مجھے میری تھی اتنی پھیکی چائے یہ مجھے پی نہیں گئی لیکن پھر کیا ہی کر سکتے ہیں مہمان نواز گئے تو بول تھڑ نہ سکتے کہ آپ کے یہاں چینی کم ڈالیے چائے میں وہی ہے نا
ا یہ ہ تو مجھے بھی مطلب کہ کیا ہے کہ میں بھی جیسے مطلب خود کے لیے خشی جوب بناتی ہ میرا چین کر میں اتنا ڈالتی ہوں کہ نہ بہت زیادہ لگے نہ بہت کم ملب ایوریج ڈالتی ہوں کہ مطلب ٹیسٹ اچھا لگے ایک دم اور میں اس میں پانی سب نہیں ڈالتے کئی لگ کیا ہے نا ایک دم چائے میں خوب پانی بھر بھر کے بناتے پھر کو نہ اچھی نہیں لگتی پانی والی چائے
ہاں
مست دودھ والی سے بناؤ تو اچھی لگتی ہے
یہ بھی ہے نا مطلب چائے بنا رہے ہو تو کنجوسی کیوں کرو دودھ اچھا اچھے سے ڈالو جیتا ڈلنا ہے
صحی ہے وہ کئی لوگ بولتے ہیں یار اتی کی چائے اتتی کی دودھ میں چائے بنا لو تو اس سے بڑھیا دودھ پی لو طاقت بھی مل جائے گا ا ان کو کون سمجھائے جن کو چائے پسند ہے وہ تو چائے ہی پی کے مانیں گے
ہاں وہی تو ان کو چائے پسند ہے ان کو اور کچھ نہیں پلا سکتے ویسے آپ کو کافی پسند ہے
ج نہیں مجھے وہ کافی کا وہ جو جلا ہوا جو ٹیسٹ رہتا ہے نا وہی نہیں پسند ہے
ا مجھے تو وہی سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے مطلب چائے اور کافی میں چننا رہے نا تو میں کافی پ جاؤں گا کیونکہ کافی تھوڑا سا مجھے اچھا اچھا مطلب ایسے چائے بھی پسند ہے لیکن کافی کا ٹیسٹ بھی اچھا لگتا ہے کولڈ کافی ہو گیا میں تو کافی کے الگ الگ طریقے بناتا بنتے ہیں نا کافی کے الگ الگ ٹائپ کے جیسے لاٹے کافی ہو گئے پھر ایسے پسو ٹائپ کے ہو گئے ایسے ٹائپ کا تو میں خود ٹرائی کرتا طرح تو کیسے بنتی ہے کیا رہتا ہے انگریڈینٹ
ہ ایک بار شاید میں ایک کون سا کو کافی مجھے ایک مطلب مطلب میں نے لیا تھا باہر سے کہیں سے وہ بہت مہنگی کاپی تھی میں ایک سپ لی مجھے اتنا گندا لگا کسی نے مجھے لا کے دے دیا تھا میں بولتی میں کافی تو پیتی نہیں ہوں تو نے کہا پی لو پی لو وہی مطلب کہ ٹھنڈی کوپی تھی مطلب کیا کہتے اس کو کولڈ کاپی تھی
او ہو کولڈ کافی تو اور اچھی لگتی ہے پینے میں
میں نے جیسے ہی ٹیسٹ کیا وہ اتنا گندا لگا میں نے اسے اس ٹائم پھینک دیا ٹھیکا تھا پیکا بھی تھا اور ا سے وہ مجھے کڑوا جیسا لگتا ہے تھوڑا سا ٹیسٹ اس کا
اچھا اچھا زیادہ پیکا بنا دیا ہوگا
ہوں
خیر جو نمک نمک اور چینی اگر صحیح ماترا میں نہ ڈالےینا تو چیزیں برباد ہو ہی جاتی ہے
ہوں اور یہ چائے کافی کیا ہے نا جیسے جو لوگ کام کر رہے پڑھائی کر رہے ان کے لیے اچھا ہے نیند آ رہی سستی لگ رہی پی لو
ویسے ہی جب میرا ایگزام ٹائم رہتا تھا نا تو میں کافی خوب پیتا تھا کیونکہ اس سے نیند نہیں آتی لیکن میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ میں کافی پیتا تھا پھر بھی میںیرے کو نیند آتی تھوڑی دیر کے لیے بھری جاگا رہتا تھا پھر بھی مجھے آ جاتی ا نیند
ہوں مجھے بھی مطلب مطلب میں کیا کرتی تھی میں جیسے میں کام کرتی ہوں ورک فرام ہوم کچھ بھی تو اس میں مجھے تھوڑا نیند آنے لگتا ہے سستی لگنے لگتا ہے تو میں ایک کپ چائے بناتی ہوں اور پیتے پیتے کام کرتی بہت اچھا لگتا ہے پھر تو اس سے کیا ہے نا تھوڑا سا آگ کھل جاتا ہے ویسا تو نہیں لگتا ہے کہ ایک دم نیند نیند س آ رہا تو مطلب نیند ایک دم اڑ جائے ویسا نہیں ہوتا ہے لیکن ہاں ایسا ہو جاتا ہے کہ مطلب آنکھیں بند نہیں ہو گی آپ پھر تھوڑا فوکس ادھر چلا جائے گا جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں
ہوں ہوں
وہی ہے تو مجھے تو بہت ہی اچھا لگتا ہے اور کبھی کبھی تمہیں اگر کوئی مہمان آ گیا تو دو بار سے تین بار بھی ہو جاتا ہے کئی بار چار بار بھی ہو جاتا ہے چاہے وہ تو ایسا چلا جاتا میرا
اچھا
بہت پسند ہے اور ہوٹل کی چائے تو اور اچھی لگتی ہے آپ ٹرائی کیے کبھی
ہوٹل کی چائے ہاںاں ہوٹل کی چائے بھی میم الگ الگ ہوٹل کی چائے ٹرائی کرتا ہ ایسا ہے کہ میں دوستوں کے ساتھ چائے پینے آتا ہوں اب مجھے تو ساریے ہوٹل کی چائے سیم جیسی لگتی ہے لیکن وہ لوگ بتا دیتے کہ یہاں کی چائے اچھی ہے یہاں کی اچھی نہیں ہے ادھر ادھر کہ ان کو ہر کہیں کے چائے کے نالج ہے
ہوں
اب مجھے پسند ہی نہیں چاہے مطلب اتتی زیادہ ایسا نہیں کہ میں نہیں پیتا لیکن مجھے پسند مطلب اس سینس میں نہیں کہ میں پیے بنا نہیں رہ سکتا یہ تو جا رہا ہوں تو ضروری ہی ہے چاہے
ہوں تو مطلب اگر ہوں لیکن اگر جیسے اگر ہوٹل کی چائے پینا ہے تو وہ جو کلڑ جو رہتی ہے نا اس میں پیو تو مزہ آ جائے گا اس میں
ہاں ہاں صحیح بول رہےی آپ بالکل
ہاں میں تو وہی ٹرائی کرتی ہوں کیا اس میں ا مطلب گرم گرم چائے اس میں جاتا ہے نا تو اور تٹیز آنے لگتا اس سے
ہوں ہوں
وہی سب ہے اور کیا
سوندھا پن آ تھا اس میں
ہاں
چلیے ٹھیک ہے پھر ہاں
اپنا ناشتا
ہوں ہوں میں بھی ناشتہ کر کے فری ہو کے کال کرتا ہوں آپ کو
ٹھیک ہے السلام علیکم